السلام
عیدمسلام اور سب خیریت
سب کہہریی ہے باجی آپ بتائیں کیسے ہیں وہاں پہ سب صحیح ہے سب کے اللہ اپنا
جی جی سب کہہرییے تھے سب کہہ رہی تھے اور تم بتاؤ تم کیا کر رہی تھی تن تنگ تو نہیں کیا تمیں
نہ نہ کیسی باتیں کر رہی ہیں اللہ کا شکر ہے تمہارا فول تو آیا ورنہ تم تو یاد ہی نہیں کرتی ہو
ارے نہیں نہیں یار بس ویسے ہی تھوڑے مسئلے ہو رکھے تھے تمہیں پتا تو ہے مہنگائی بھی کتنی ہو گئی ہوئی ہے
بہت زیادہ باجی اس بات کے پیچھے تو بس پوچھو مت پورا گھر ہل جاتا ہے بچہ ایک جنا کمانے والے ہوتے ہیں اور سو سو کھانے والے آنا جانا سب کی خدمت میں لگی رہتی ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کیسے چلے گا بھر
جی جی بس یہی سب چیزوں کا تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہوا ہے سمجھ بھی نہیں آتی دیکھو پیسے ضائع بھی نہیں کر سکتے اور اچھے طریقے سے بھی لگانے ہوتے ہیں پورا پھر میں تو بتائیے اگر ت تو ایک حساب بنا لیتی ہوں پورا پا مہینے کا کیا کیا خرچے ہوں گے کیا لانا ہے کیا کرنا ہے میں تو اس کے حساب سے دیکھ لیتی ہوں کیوںک ایک تو مہنگائی اتنی ہو رکھی ہے تم تو وہیں باہر جا کے تم کوئی بھی چیز دیکھ لو اتنا اس کا ریٹ ہوتا ہے جیسےسا لگ رہا ہے سونے کے باؤ پہ سمان چل گیاؤا مارا تو
ارے بھجی اپ وشواس نہیں مانیں گی ایک چیز مہنگی ہوتی ہے اس سے سب چیز مہنگی ہو جاتی ہیں تم تو کہہ رہی ہو تم اپنا پورا حساب لکھواتی ہو اپنا ایک حساب بناتی ہوں سارے حساب بگڑ کے رہ جاتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات بتاؤں کہ گھر پہ آئے و مہمان حالانکہ بچے کھانا وغیرہ ہے میں نے تو تھوڑے پیسے نکال کے باہر اپنے بیٹے سے کہا کہ ج سموسے لے ارے سموسے لینے گیا وہ تو جس ریٹ میں سموس آتا تھا اس سے ڈبل ریٹ کا وہ تو گھر آیا کہہ رہا امی اور پیسے تو میں نے کہ کہنے لگا ممی آپ نے جو پیسے دیے ہیں وہ تو کم ہے میں نے کہا ہے میں نے کہا اس کو تو دو سو روپئےے بھی کم پڑ گئے میں نے اس کو اور نکال کے دیے کہہ رہا نہیں امی ڈبل میں آئیں گے اور میرے تو پیروں تلی زمین پل سک گئی میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا دنیا پوری کی پوری ادھر سے ادھر ہو رہی ہے اللہ خیر کرے کمائیاں اتنی ہے نہیں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے
جی جی جی جی مہنگائ تو اتنی اور رکھی ہوئی ہیں کیا آئی بتاؤں تمہیں میں بھی نا کل باہر گئی تھی میں نے کہا چلناا تھوڑا سا نا کچھ سبزی وغیرہ کچھ تھوڑا سا گھر کا سامان لے آتی ہوں رسوئی کا اور تم مانو گی جووٹ میں تو کہتی ہوں سبزیاں بھی اتنی مہنگی ہو رکھی ہوئی ہیں پھل فروٹ بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہوا ہے تھوڑا کچن کا سامان دیکھ رہی تھی گروسری کا سامان دیکھ رہی تھی وہ تو ہاتھ ہی نہیں لگ رہا تھا چیزوں پہ تو
نہ نہ ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے جتنی میںی بتاؤ اس مہنگائی کے ٹائم پہ کیسے گھر چلائے پت ہے شوہر تو کہہ دیتے ہیں اتنے میں گزارا کرو میں گزارا کروں نہ تو اس میں ہم کو کپڑا خریدتے ہیں نہ ہمارا کوئی اس کو لینا ہم اپنی رسوئی کا ہی خرچہ پورا نہیں کر پاتے ہیں میں نے تو اس کے لیے یہ سوچا تھا کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کام اپنا میں بھی شرو کر دیتی ہوں اور کیا کریں کم سے کم گھر میں کھانے کی اور ان چیزوں کی پریشانی تو نہیں ہوگی
جی جی پریشانی بھی نہیں ہوگی دیکھو جکدم سے ہمیں پیسے بھی نکالنے کچھ کرنا وہ بھی ہمارے لیے بڑا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ تمہیں پتاہ ہے آج کل نا لوگوں کو نا سیونگ کا بھی نہیں پتا ہوتا ہے ان کو بھی بتانا پیسہ کیسے سیو کرنا ہے کب ہمیں اجاڑ کب ہمیں اس کو رکھ رنا یہ بھی لوگوں کو بتانا نا بہت مشکل کام ہے اس اس سمے میں تو
بس اللہ نا برکت دے کام کے اندر تبھی یہ کام وغیرہ پتا ہے آدمی کا کام اسی وجہ سے سیلف آتا ہے کہ اپنے نا اس کی کمائی کے اندر برکت ہو اب کام ہی میں اتنی برکت مل ہی نہیں رہی ہے کیسے کرتا کرتا ا چلان چ لیے ہم لوگوں کو نے یہی سوچا ہے کہ پرانی چیزوں کو استعمال کر کے خرچے تھوڑے کم کرنے پڑیں گے اور جو ہے بچوں کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ پرانی چیزوں کو استعمال کرو ضروری نہیں ہے ہمیشہ نئی چیز پہ ہاتھ رکھو ارے جب جس چیز سے کام ن کر تا ہے وہ کام کو کمپلیٹ کرو اللہ نے اتنی چیزیں بنائی ہوئی ہے نیچرل چیزوں کو استعمال کرو لوگ کیا کرتے ہیں ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے بچے جو ہے ایک پین چل رہا ہوتا ہے اس میں سے انہیں نئے نئے پین چاہیے ہوتے ہیں رے یار اس میں تم سکہ ڈلوا لو میں فل کرا لو اس سے بھی تو کام چلتا
جی جی یہ تو بات صحیح بول رہی ہے ب بچے گیں کرتے ہیں ان کو تو دیکھو اتنا پڑا ہوتا ہے اس میں ریفل بھی ہوتا ہے بٹ وہ پھینک دیتے ہیں بولتے ہیں نہیں امی ہمیں تو نیا لینا اور تمہیں پتہ تو ہے آج کل تو پین جو ہمارے ٹائم میں تین تین روپئے کا پین ہوا کرتا تھا آج کے سمے میں تو وہ دس دس پندرہ پندرہ روپئے کا پین ہوا رکھا ہے
باجی کہاں چلی گئی ہو تم دس پندرہ اسی اسی روپئے کے پین خرید کے لا رہے ہیں یہ پڑنے کے لیے اور میں نے کہا پڑھائی تو میں ایک روپئے گنی آتی تین
جی جی یہ تم نے توہین کر دیا اپنے بچوں کی
بچے بچے نہیں ہو گئے آفت ہو گئے یہ
یہ بات تو صحیح ہے یار بہت ہر دیکھو ہم بول رہے ہیں نا کہ ایک چیز میں مہنگائی ہو رکھی ہے نہیں ہر ایک چیز میں مہنگائی ہے کپڑا تم کپڑا لینے جاتی ہو باہر کتنی زیادہ مہنگائی ہو رکھی ہوتی ہے ادھر وہ بھی تو کتنا مسئلہ ہو جاتا ہے کپڑا بھی ہمیں دیکھو ہمارے بھی ناک کے نیچے نہیں آتا ہے کپڑا ہمیں بھی ہمیں بھی چاہیے ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اچھی چیز مل جائے اور ریٹ ہمارا کم ہو بٹ وہ ہمیں ملتا نہیں ہے ایسا
ارے بہن آپ میں کیا بتاؤں بتایا مارکٹ جان کمتا ہے ب ساروں میں نہا کھاک کھان کے آ جاتے ہیں رکشے والے اتنے پیسے لے لیتے ہیں اور رکشے میں جانے کے بعد وہاں سے آؤ خالی ہاتھ تو شوہر بھی کہتے ہیں رکشے کا کرایہ اور لگایا ہی ہو تو اور اوپر سے کھان پینے کا چاٹ پکوڑے کا پیسہ خرچ کرائیے اور ایک روپے کا سامان بھی لے کے آتی ہے مارکیٹ جاتی ہو اور خرچے کراؤ اور کچھ لے کے آؤ گی نہیں اب ہمہوں نے کیا بتا ہے مارکیٹ میں جاتے ہیں مور بھاؤ کرو تو بیجتی اور کر دیتا ہے سامنے والا کہ لینا نہیں ہے تو آئی کیوں ہو اب انہیں کون بتا بتائے گی اتنے کی چیز تو اتنے میں بیچے گا تو لے گا کون
جی جی وہ بھی بات صحیح ہے یار تمہاری دیکھو نا یار اب اب دیکھو ہم لوگ ان کو بولیں گے اگر نا دکان والے کو بولیں گے دیکو اس کی بھی کیا غلطی ہے اس نے بھی تو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کرنا ہے اب ان کا جو سسٹم ہوتا ہے کیا پتا ان کو کتنے کا کپڑا آتا ہے وہ کتنے کا ہمیں بیچتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا ان کے اندر والے مسئلے ہیں وہ تھوڑی ہمیں کوئی بتاتا ہے دکان والا تو تو ہمیں جا کے تو بولے گا دیکھو ہوں
بہن وہ بتاتے تو نہیں ہے لیکن بت ہے آپ مارکیٹ میں س پہ بھی چل جاؤ جذرا س کروکری خریدنے چل جاؤ کچھ بھی چلے جاؤ اننہوں نے تو ایک ایک چیز کے چار چار گنا ریٹ کر رکھے ہیں اچھا ابھی میری بہن باجی نے بتایا بڑی والی نے ک صبح کے سمے نا یہ جو پرانی تھ پرانی جگہ کی مارکیٹ ہے وہاں پہ نا صبح کے سمے بازار لگتا ہے وہاں پہ بنا ڈبے کے جیسے جو چیزیں ہمیں پیکنگ میں ملتی ہیں تو مہنگی ملتی ہیں بنا ڈبے کے وہاں پہ بہت سی چیزیں سستی مل جاتی ہیں تھوڑی سی ٹوٹی فوٹی ہوتی ہیں تو انہیں نہ لے کے کر کے آپ صاف صاف اس میں سے چانٹنا پڑتا ہے تو آدھے سے بھی کم ریٹوں میں مل جاتی ہے
جیسے یار یہاں پہ ہمارا ایت بازار لگتا ہے نا وہی وہی ہو گیا ایت بازار میں تم جاؤ تمہیں اتنا مطلب تھوڑا سا نا جیسے باہر کہ مارکیٹ کے حساب سے نا تمہیں تھوڑا کم ریٹ میں چیزیں مل جائیں گی مطلب جیسے ڈبے نہیں ہوں گے ڈبے تھوڑے سے پھٹے ہوں گے چیز اندر صحیح ہوگی وہ تمہیں تھوڑا سا جائز ریٹ میں مل جاتا ہے میں تو خود لے کے آئی تھی یہ پیچھے میں گئی تھی نا اتوار کو تو میں لے کے آئی ہوں میں نے تھوڑا سا وہ لایا کچن میں وہ کپ گلاس ہوتے ہیں جو جوس والے میں وہ لے کے آئی تھی بس اس کا نا تھوڑا سا نا وہ ڈ ڈھبا تھا نا وہ پھٹا ہوا تھا میں نے کہا ڈبے کو کیا کرنا ہے گلاس میرے ٹھیک تھے مجھے صحیح ریٹ پہ مل گیا اور بھی میں تھوڑی تھوڑی چیزیں لائی میٹ لائی رسوئی کے سامان لائی میں اس میں فریج میں لگانے کے لیے میٹ لے کے آئی تھی سیلف پہ لگانے کے لیے میٹ لے کے آئی تھی میں نے کہا یار مجھے تو باہر سے تو تھوڑا اچھا مل گیا دیکھو وہ ایک ہی دن لگتی ہے اور رش بھی بہت ہوتا ہے اور کافی لوگ بھی ہوتے ہیں
ار باجی وہاں پہ کپڑے بھی بہت اچھے اچھےل جاتے ہیں پتہ ہے بس ڈھونڈنا پڑتا ہے صبح کے ٹائم بھیڑ ایسی امڑتی ہے وہاں پہ سے کوٹ میں نے بچوں کے پکول کے کوٹ اور اس میں کیا کہتے ہیں پینٹے بچوں کی اور جو مارکیٹ کے اندر اتنی مہنگی مہنگی مل رہی ت وہاں تو وہاں سے آج سے بھی کم دام میں ہمیں مل گئی میں تو اللہ کا شکر منا رہی تھی کہ مجھے مارکیٹ اب اتنی مہنگائی میں اتنا مہنگا مہنگا سامان کہاں سے خریدے آپ کو پت نہیں ہے وہاں پہ کتنے طریقے کی چیزیں ملتی ہیں فون تک مل جاتے ہیں وہاں
ہاں جی ہاں جی وہ تو مل جاتے ہیں بٹ دیکھو کس ٹائم پتہ بھی نہیں ہوتا نا وہ صحیح ہوں گے کہ نہیں فون فون کا تو میں تھوڑا کم ہی کروں گھر کا سامان کچھ رسوئی کا سامان کچھ باتھ روم کے لئے سامان میں وہ وغیرہ چیزیں لے آتی ہوں
نہیں بہت بڑھیا ا تم نے میں تو خود کہہ رہی تھی اتنی مہنگائی کے زمانے میں مہنگائی اتنی بڑتی ج رہی ہے کہتے ہیں نا ہاں مہنگائی مار ڈالے گی اور صحی میں اس مہنگائی نے ہمیں ماری
مار ڈالا ہوا ہے دیکھو نا یار جی جی اوپر سے کام کے بھی اتنے مندے چل رہے ہیں کام بھی نہیں ہے دیکھو کام بھی نہیں ہوگا تو ہم ہم کیسے اپنا گزارا کر پائیں گے وہ بھی چیز تو ہے اگر کام ہی نہیں ہمارا صحیح طریقے سے جی جی ہم تو خود کہتے ہیں کہ ح اللہ ہمیں کوئی کام مل جائے ہم کر لے گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں کچھ مل جائے کام دیکھو جس سے ہمارا ہمارے تھوڑے شوہر کو تھوڑا سا
ہاں ہمارے بھی تھوڑے تھوڑے شوق جو ہمارے بھی ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں کتنی چیزیں پہ ہمیں من مارنا پڑتا ہے بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بچوں ایسے ناک کرو نہ کرو یہ گھر بیٹھے اگر تھوڑے کام کی سویدھا ہو جائے نا میری ایک سہیلی ہے ایسی سلائی کر کر کہ وہ اپنا گھر کے تھوڑا اپنا بھی شوق پورے کر لیتی ہے اور اس کا بہت اچھا چلتا ہے اس نے وہ تھوڑا سا سلائی کھانا کھول رکھا ہے اور اتنا اس میں اچھا کما لیتی ہے وہ بس وہی ہمیں سلائی کا ہنر نہیں آتا
جی جی ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے انہوں نے نئی نئی چیزیں سیکھ لی دیکھو وہ خود کما رہی ہیں خود چلو محنت بھی تو وہ کر رہی ہے اللہ پاک ان کو محنت کا فل بھی تو دیں گے
وہ فھل دے رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں بھی اپنے اندر کرنی تھی باجی مہنگائی پہ تو ہم ایسے زندگی بھر لگے رہیں گے ٹائم ہی نہیں ملےا چلو میرے شوہر آ گئے ہیں را میں ان سے
چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے
ہ خدا حافظ خدا حافظ
حفظ اللہ حافظ